ہلو
ا
ہلو
کیا حال ہے ٹھیک ہو؟
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہ گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے کھانا کھایا
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ٹھیک ہے ہاں ہل بھی سو گ ہے
ہاں ہاں
چلو ٹھیک ہے اب کیا آئی ہی نہیں پھر آج میرے ساتھ میں نے بولا تھا ہم جائیں گے اس شاپ آپ کے پاس
ج ن بیٹی بیمار تھی اس کو زکام کو فرق ہی نہیں ہو
ہاں لیکن سچ میں سارے بچے بیمار ہیں میری بیٹی بھی بیمار ت ت لیکن پھر بھی میں گئی
تو وہ زیادہ بیمار تھے تو اس وجہ سے پھر میں آئی نہیں پائی
اس آپ کو پتا ہے اس سے سیل رکھی تھی نا ان سوٹس میں کاٹن کے سوٹس میں
اپنے سر
ہاں میں نے لائے میں نے تین لائے گھر میں دیکھنے کے لیے ایسے ہی میں نے سوچا میں پہلے دیکھوں گی گھر میں اور بہن کو بھی دکھاؤں گی
ہاں
تو پھر میں نے اس کو بولا تھا میں ایک لاؤں گی واپس پھر شام کو لیٹ ہو گئے ہیں پھر میں نے اس کو کال ہی کیا میں نے کہا اب میں کل اؤں گی ادھر ہی تو ایک واپس لاؤں گی دو بجے لینے ہیں
ٹھیک اھ
ہاں اچھے ہیں اس نے وہ تھاؤزینڈ کے رکھے تھے سیل میں
مجھے سینڈ کرنا
ٹھیک ہے میں دکھاؤں گی اس میں میں نے لایا تھا ایک پیچ کلر کا ایک گرے کلر کا اور ایک گرین کلر کا لیکن گرین والا پسند نہیں آیا ان کو
ہوں
تو پھر میں نے وہ دو لیے میں نے سوچا گرین اپ کل واپس لوں گی
لیکن آج بہت اچھی سیلز آئی ان پاکستانی سوٹس میں ہے نا
مجھے یہی بولنا تھا آپ کو کہاں پہ ہے یہ پاکستانی سورس میں نے اس کو بولا تھا پاکستانی لانے کے لیے لیکن اس نے پاکستانی نہیں لائے ہیں
آج اتنی سیلز ہے اور پت ہے کتنے میں آٹھ سو میں
سچ میں
کسام سے
مجھے سائن کرنا کس کے پاس
ہاں میں کروں گی وہ اتنے پیارے اور ریڈی مٹ ریڈی مڈ ہے پشین ک پشین کچھ تھا پشین
میں نے ریڈی میڈ میں نے دیکھا ریڈی میڈ اس کو کاتون کو بھی
ہاں کھو تو ان کو بھی میں نے بھی وہ دیکھھی وہ کتنے پیارے ہیں
بہت لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ مت پھر ہوں گے وہ والے مطلب کاٹن کے نہیں وہومت وہ ہوں گے پھر
پولسٹر میں
ہاں مجھے سمج
ہاں ہاں ہاں پال اس میں مکس ہوتا ہے یہ سچ بہت ہے وہ پیور کاٹن نہیں ہوتے
ہاں دیکو جو بولاتتے ہیں نا مطلب پاکستانی س پ لون تو مہنگے ہیں وہ ریپلیک آ ہے نا اس کی کاپی لیکن وہ پھر بھی اچھے ہوتے ہیں مطلب وہ کاٹن دکھ
اچھا مجھے خود پاکستانی لانا ہے مجھے جانا ہے نا گھر میں سوچ رہی تھی میں پانچ چھ سوٹ اچھے پرنٹیڈ پاکستانی لاؤں گی جو وہاں پہ مجھے ڈیلی یوز میں لگیں گے
ہوں ہوں
کہ میں سوچن لاوںں گی کدھر
ہاں بہ میں بھی سوچ رہی تھی مطلب اچھے ہونے چاہے اچھے ہونے چاہیے ستے
لیکن سیم پرنٹ جیسے وہ کھاتو نے چڑا
ہاں ہاں وہی وہی وہی اور اس نے بھی چڑھائے تھے سے بھی چڑھا ہے تھ ہوور پلواما
ہاں وین ادھر لائے چھ ادھر سے میں نے پچھلے سال چھ لائے ہاں مگر ایک تو ان کو ببلنگ ہو گئے ان کو ایک ببلنگ ہو گئی اور ان کا فیبرک اچھا نہیں ہے گرمی ہوتی ہے اس میں
ہاں وہی نہا وہی پھر مت وہ سمر
میں نے پھر ماما کو اس میں دے دیے ایک دو تین میں نے مما کو دیے دو میں نے خود کو پکڑے
وہی میں سوچ رہی ہوں نا پھر سمجھ میں وہ نہیں لگے یں گی جن کو وہ نائلان وغیرہ سات ہوتا ہے وہ نہیں لگتی ہے پھر سمر میں
وہ صحیح ہے وہ اچھی نہیں ہے لیکن اب میں انٹیچڈ لات لیکن اچھے کاٹن والے
وہی نا اگر آپ کل ایک کام کرو گی مجھے بھی ساتھ لے چلو گی آپ پہنچو گی لال میں بھی آؤں گی ادھر ہی تو پھر جاتے ہم کسی کے پاس دیکھتے کس کے پاس ہوں گے
اچھے والے لیکن
ہاں ہاں جو نا خود بنوائیں گے
ہوں میں پھر اسٹچ خود ہی کرتی ہوں اور مجھے ابھی اتنا شوق آیا ہے بلیک کلر کا پرنٹڈ پہننے کا پوچھوئی مت
ہاں ہاں وہ
میں نے کھا تو ان کو دیکھا نا بلیک وہ تب سے میں سوچ رہ ایسا ہی پاکستانی مجھے مل جات تھاہ
ہاں وہ بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کا فیبرک ہی ملے گا نا باہر پھر وہی بنوائیں گے کیونکہ اس میں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے لانے کا نہ تو یہ گرمی میں لگے گا ہے نا
اس میں گرمی ہو جاتی ہے اس کا فیبرک اچھا
ہاں
اور مجھے اچھے نہیں لگتے کاٹن ڈپ بٹے اگر ش فون کے ہوں گے ن وہ جچتے بھی بہت اچھا
ہاں وہی پرابلم مجھے بھی ہے مجھے بھی نہیں لگتی کاٹن دوپٹے اچھے اگر پیور ہوتا ہے ن وہ اچھا ہوتا پ سب تو بیسٹ ہے
وہ اور سر پہ بھی اچھا لگتا ہے وہ بڑا سا دوپٹہ انسان کیسے پھر ہینڈل کرتا ہے
وہ تو مشکل ہے اس میں گرمی بھی ہوتی ہے نا پھر ہاں
سافٹ سافٹ دپٹے جو ہوتے ہیںا شیفان کی اچھے لگتے ہیں
ہاں ہاں
ہلکے
ہ
اور سبزی کیا پکائی تھی آج
نائیتھی مٹر اور پیاز
ہوں
مٹر اور پیاز تھے اور تھا گوشت تھا لیکن وہ ایسے ہی خالی فرائی کیا تھا
اچھا ہمیں تھا
اچھا میں نے سنا دن میں آپ نے بنایا ہے کچھ اچھا پھر مزہ ہوا تھا ان میں وہ مت پھر زیادہ یہی تھا مرچی وغیرہ
نہیں دور ڈالا تھا میں نے
دودھ ب ڈانا کر مرچی ڈال کے دودھ
ہلکی مرچی تھوڑی سی وہ ٹیسٹ آتا ہے اس میں بہت اچھا ہ پہلے لوکی لوکی فرائی کی نا میں نے مم نے بنئیت تور وہ مگر ج زیادہ مرچ والی نہیں اس نے زیادہ اس میں گارلک ہی ڈالا تھا
ٹھیک ٹھیک
تھوڑی سی ہلکی مرچی تھی زیادہ نہیں تھی اور پھر جب دودھ ڈالا نا اس میں اتنا ٹیسٹ ہوا تھا اچھا زیادہ میٹھا نہیں تھا سمجھ
ہاں لیکن پتا ہے ہم جب بھی دور ڈالتے ہیں نا لوک ہی میں
ہاں
تب ہم یہ نہیں کرتے
ہم بھی نہیں کرتے لیکن اس میں مزہ ہوتا تھا ہم نے میں نے نیا آج بنایا تھا لیکن وہ اچھا ہوا تھا ہاں پھر مت زیادہ میٹھا کھایا جاتا ہے اگر کھائیں گے نا انسان ایسی خالی وہ یخنی والی ہ لوکی
ہوں
ٹیسٹ نہیں آتا ہے نا کھانے میں زیادہ کھا ہی نہیں جاتی
ہاں یخنی کوئی بھی بناؤ یکھنی کوئی بھی بناؤ وہ نہیں زیادہ
خال خالی نہیں کاپات مت
نہیں
پھر کایا ساب نے مجھے تو صبح سے ہی ٹینشن تھی پھر پاپا کھائے گا
ہاں کھائے تھے سب نے میں نے اس میں پہلے ہی کیا تھا تھا ہ اور عید کی شاپنگ ہو گئی کہ ابھی نہیں
نہیں نہیں ابھی نہیں
میں نے ٹیلر کے پاس ڈالی سوٹ میں نے سوچا پھر وہ عید پہ ناٹک کرتا ہے ابھی ٹائم نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے
نہیں میں نے کیا کا
میں نے اچھا اپنی کی پیکنگ
ہم پیکنگ ہی کر رہے تھے نا میں نے کر رہی تھی آج ہم نے کپڑے اٹھائے سارے
ہاں
سارے کپڑے پیک کر کے رکھے وہ وہ لیز کے ڈبے نہیں آتے باکس وہی لائے انہیں میں پیک کیا تو میں نے وہی پیک کر کے رکھے
ہاں
تو اب کرنا ہے کام اب میں سوچ رہی تھی آپ کراکری کا کام کریں گے
ہوں بس سنبھال کے دھیان سے اچھے سے
ہاں ہاں وہ تو وہ تو اچھے فل کرنا ہے اب میں سوچ رہی تھی اسی کا تو لیکن اس کے لیے ابھی وہ نہیں تھے اویلیبل وہ لائیں گے کل تو ہاں وہ وق س لائیں گے کل پھر بھریں گے اسی میں
ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے وہاں کتنا کام کمپلیٹ ہوا
وہاں ابھی اتنا نہیں ابھی وہاں بہت ہے ابھی وہاں اوپر کا چھت بنانا ہے اور پی او پی فٹنگ یہ پانی کا
پی او پی سارا ہو گیا پرسنیچے تک فل
ہو گیا سارا لیکن اس میں اب اوپر سے جو پرائمر ہے نا واشیبل
ہوں
وہ نہیں ہوا ابھی
ہاں وہ آپ کرنا اس کے بعد
کرنا
ہ ٹھیک ہے اورام آرام سے ہو جائے گا
ہاں اور کیا پھر تو اس میں لگتا ہے ٹائم یہ پہلے آسان ہوتا ہے بولنا کہ ایسا کریں گے ویسا پ کریں گے ابھی کچن کی ٹائلز ایسسی ہی ہیں اوپر کا چھات ہے وہ بھیھی باہر آنگن میں کرنا ہے کچھ ابھی ویرہسح ہی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں
ہاں آرام آرام سے ہو جائے گا
ہاں ہوگا ہوگا سب
انشاء اللہ ہو جائے گال
انشاءلہ ہو گا ہاں
اچھا ٹھیک
اور آپ نے کیا کیا پھر مکان کا اب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھیجنا ہے
ہاں ابھی حساب نہیں آ رہا ہے
اب نہیں آ رہا ہے اور پھر میں نے اس کے بعد اس کے بعد میں نے یہ بھی سنا کیا آپ سوچ رہے ہو اب یہ کریں گے اس کا مطلب ٹھیک ی کریں گے اس کا تھوڑا سا مرمت کریں گے
ہ کس کا
مکان کا
ہاں ہاں ہاں کریں گے نا ہم سوچ رہے ہیں کہ نیچے والا روم جو دو ہے وہ ایک ہی کریں گے
اچھا
ہ کیونکہ مہمان وہمان سب زیادہ آتے ہیں نا تو وہ وہاں نہیں آ پاتے برابر تو تھوڑا بڑا روم کریں گے ہاں ہاں اس میں جگہ بڑے گی دو رومس اکٹھے کریں گے جگہ اس وجہ سے اور حساب بھی نہیں ابھی آ رہا ہے ویسے ریٹ بھی نہیں آ رہی ہے کیا بتا اور آج کل ویسا کام بھی نہیں ہے
ہوں ہوں
سب ایسے ہی بیٹھے ہیں
او کیا کون سا کام ہے آج اتنا
متے کچھ بھی نہیں ہے
نہیں کسی سائڈ سے نہیں ہے
اچھا ٹھیک ہے مجھے نا نیند آ رہی ہے میں پھر سووں کل کریں گے بات
چلو ٹھیک ہے